کون
ہلو
جی
ہلو محترما آواز آ رہی ہے
جی آ رہی ہے
اللام و علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہوا
جی بہتر ہے خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
ہماری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے
جی خیریت سے نہیں ہیں آپ
جی
کوئی بات نہیں دکھا لیتے
جاؤں گی میں ابھی مطلب بارش ہو رہی تھی نا تو جا نہیں پائی
کوئی بات نہیں اور بتائیں آپ کے والدین ٹھیک ہیں کیا
جی آپ بتائیں آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
جی ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے امی ابو اللہ کی مہر رہ ان پہ تو خیریت سے ہی ہیں
اللہ تعالی گھر بنی ہی رہے
جی شکریہ اور بتائیں کتنے جنے ہیں آپ اپنے پریوار میں
جی ہمارے یہاں تو بس میں ہمارے امی ابو ہمارے جو دادا دادی ہیں اور ہمارے دو بہنیں ہیں
جی بڑا بڑا بڑا ہی پروار ہے آپ کا
جی
اللہ کی مہر سے خوشحال زندگی رہے آپ کی
آب کی بھی
اورغ فرمائے
بس م نےے خدا کی آپ بتائے آپ کس چیز کا شوق رکھ تیر
جی کتابیں پڑھ لیتے ہیں کہانیاں بےحد پسند ہیں ہمیں آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں فارغ وقت میں
جی مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے میں کھانا بناتی ہوں
اچھا آپ پاک کلا میں نپڑ ہیں
جی
بڑی ہوشیاری سے سکھائی ہے آپ کی امی نے
کیا
امی سے سیکھی ہے یا خدا نے مہر کی ہے
سے سیکھا ہے کچھ فون سے سیکھا ہے آپ بتائیں آپ کو آپ کو
جی خود خود کچھ خدا کی مہر ہے
جی
جی نہیں ہمیں بھی ابھی ہم یہ شوق فرماتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے پاک کلا پاک کی تعمل ہم یں بھی ہماری امی نے دی ہے
اچھا آپ یہ بتائیں آپ کو کس طریقے کی کہانیاں سننا پسند ہے
جی رومانچک ہوں غزل بھری ہوں
اچھا آپ اپنی کوئی پسندیدہ کہانی کا نام بتا سکتی ہیں
جی پسندیدہ گانا تو بہت ہے ویسے ہم غزل سننا زیادہ پسند کر
میں نے کہانی کا پوچھا پر آپ بتائیے غزل ہی آپ ب بتا دیجیے آپ کو کون سی پسند ہے
جی جگجیت جی کی ساری زلیں بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں
اچھا اور بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے
جی ہمارے خاندان میں ابو ہیں امی ہیں ہم دو بہنیں ہیں
اچھا اور
کچھ آپ کے جیسا ہی خاندان ہے ہمارا
اچھا
آپ بتائیں کیا آپ سیر کرنا پسند کرتے ہیں
کیا
کیا آپ سیر کرنا پسند کرتی ہیں محترمہ طبیعت زیادہ ہی نازک لگ رہی ہے آپ کی
جی وہ بدلتے موسم میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے
بائی دبے بتائیں گی آپ کیا آپ کیسا موسم پسند کرتی ہیں
ا ج تو جو آتا ہے نا فروری مارچ کا اور اکتوبر نومبر کا وہ ٹائم اچھا لگتا ہے کیونکہ نہ تو اس میں زیادہ گرمی رہتی ہے اور ہی زیادہ سردی رہتی ہے جی
خشامد
آپ کو کون سا مومتا ہے آپ پتا س م جا
جی سردیوں والا موسم بےحد پسند ہے ہمیں
اچھا اور آپ کو مطلب آپ کو کیسی جگہ جانا پسند ہے
جی شعر کرنے میں کشمیر بےحد خوبصورت لگتی ہے اللہ نے جنت سے نوازیا کشمیر
یہ بات تو ہے آپ کا بھی جی جیے بھی تک تو نہیں آپ کہئے ہیں
جی گئے ہیں کئی بار گئے ہیں کہہ رہے ہیں نا جنت سے نوازائے خدا نے
آپ کو سب سے اچھا وہاں پہ کیا لگتا ہے
جی وہاں کے جھرنے چشمہ
جی
بےحد خوبصورت لگتے ہیں وہاں کے پہاڑ بےحد خوبصورت لگتے ہیں
آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے گڑیا پہاڑ
جی ہمیں پہاڑ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور بہ رہے جس چسمہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں
اچھا ہاں میںیں تو پہاڑ زیادہ پسند ہے
یہ اپنی اپنی پسند ہیں خواہش ہیں اللہ سب کو اپنی اپنی پسند دیتا ہے اپنی پسندوں سے نوازتا ہے
جی ویسے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
کھانے میں ہم مٹھائی زیادہ پسند کرتے ہیں
مٹھائی میں بھی جیسے کہ
جیسے کہ ربڑی جیسے کہ شاہ ٹکڑا
جی آپ کو کچھ بنانا بھی آتا ہے کیا میٹھے میں
جی آتا ہے نا شاہی ٹکڑا بنا لیتے ہیں ربڑی بنا لیتے ہیں جو ہم پسند
اچھا آپ اسے پکڑنے کو ہمیں طریقہ بتا سکتی ہے
پکانے کے طریقہ جاننے کے لیے آپ یوٹیوب بھی استعمال کر سکتی ہیں
نہیں لیکن آپ کو اچھے سے آتا ہوگا تو آپ اچھے سے بتا سکتی ہیں نا
جی بتا سکتے ہیں کڑھائی میں ڈال کر کے دودھ سے والو جیس ے جیسے ملائی آتی جائے دودھ کے اوپر اس کو سائڈ میں کرتے جاؤ پھر کورچین کو سائڈ میں کر دو کورچین کو دودھ میں ملا دو دو ایسے ہی بار بار بار بار کرنے سے بہت بہترین ربڑی بنتی ہے
اچھا اور آپ
آپ نہیں کھاتی آپ شوق نہیں فرماتی ربڑی کھانے کا
اچھا لگتا ہے میں کھاتی ہوں
پر آپ کو شاید پاک کلا کی تعلیم نہیں دی ہے اس بارے میں
تبھی تو میں نے آپ سے اس بارے میں ذکر کیا
ہوں
اور
خیر ہم ہم پر تو خدا کی مہر ہے کر لیتے ہیں کچھ امی نے تعلیم دی ہے
کہ
جی شکریہ
اور آپ بتائیں آپ کو کس طریقے کی کتابیں پسند ہیں
جی کہانیاں تو ہمیں رومانچک ہی پسند ہیں اور کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں جو ہمیں اننت تک پڑنے کے لیے ووش کر دیں
روومانچک کہوں کا یہی ہوتا ہے
کچھ دکھ بری کہانیاں جیسے گودان ہم اپنیاس بھی پڑھتے ہیں
اچھا آپ کو کس کے اوپر بس زیادہ اچھے لگتے ہیں
جی پریم چند
جی آپ نے کوئی پڑھا ہے ان کا ابیاس
جی ریت کی مچھلی گودان ہم نے پڑھا ہے نا
اچھا
آپ بتائیں آپ کی تعلیم کیا کہاں تک ہو گئی ہے
جی میری گریجویشن چل رہی ہے
آپ کالج میں پڑھ رہی ہیں
جی آپ
جی ہماری تو ساری تعلیم پوری ہو گئی ہم تو نوکری کے لیے تیاری کر رہے ہیں
تعلیم تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی مرندہ جب تک جائے تب تک تعلیم کو قائم رکھ سکتا ہے
جییر ہے کر لیتے ہیں
جی جہپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں
جی ادکاری بننے کے لیے تیاری
اچھا کس دائرے میں آپ ادھیکاری بننا چاہتے د ب سے
جی ایڈمنسٹریشن بڑی پسند ہے ہمیں
کیا
ایڈمنسٹریشن میں ادھیکاری بننا بےحد پسند ہے
اچھا
چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو کا ہی ادیکاری بنے ہم
اللہ کرے آپ اپنے مقام کو جلدی ہی حاصل کریں
جی شکریہ
جی اور آپ
اور بتائیں
کی
جی
آپ کے یہاں سب کیسے ہےب سبھی کی طبیعت ٹھیک ہے
جی خدا کی مہر سے سب کی طبیعت ٹھیک ہے امی ابو سب ٹھیک ہیں
کے موسم میں آپ اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں
بالکل کل بالکل رکھتے ہی ہیں دھیان رکھتے ہیں جی بالکل دھیان رکھتے ہیں وائرل پریشانیاں چل رہی ہیں زکام بخار
جی
خیال رکھتے ہیں کہ کسی کو نہ ہوا امی ابو اور ہمیں ہماری بہن کو
جی
ہمیں ہماری چھوٹی بہن بے حد پیاری لگتی ہے
چھوٹی بہنیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہے سب کو بہت اچھی لگتی ہے خیر اب میں آپ
اڑیے آپ نے اتنا وقت دیا اس کے لیے شکر
یار کا بھی بہت بہت شکریہ
اللہ حافظ
اللہ حافظ خیال رکھے گا آپ اپنا